ہلو
ہلو
ہلو جی بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان
اور بھائی جان ساب کہہرییت
جی بھائی جان بالکل
جی تو فرمائیے
تو میں اس مزاجی دنیا کا تلسم اور رحمت نس یا فص یعنی حقیقت بمام مزج اور نافیات سے ڈال کا فلسفا فلسفہ پہ ایک تجریبی ایک گپت کو کرنا چاہتا تھا جو آج ہم دو عزیز دوست کحات جامے از اور تفصیلی پھسی اور دلہ الفاظ کے سمندر سے لبریز گفتگو ہونے والی ہے تو السلام علیکم واسفا عزیز دوستوں دانش بندو اور عال جا سامعین میں ہوں آپ کا پر متر اور آج جموں کی کمپنی ایسی اپنی جوان کی فہاستت اور بلاگت کے ساتھ ایک ایسی نہایت ک اثر انگیز اور لالو ملو کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں جس نے ہماری عقییدی دنیا کے سمانتر ایک مزاجی کائنات تخلیق کرتی ہے ایک ایسی دنیا جو انگلیوں کے سہارے پر ناچ پیم ہر انسان کے جہن کو اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے تو بھائی جان ایساہور ہے ڈیجیٹل کی اس مبل میں آپ کوتا ہے دل سے شکریہذائع ہئ گے آپ کو جناب تھوڑا ہمیں بتائیں
جی آپ نے ہاں بالکلستط فرمایا اور بالکل بھائی جان کیا ہے کہ آج ہماری اس ناسستک میں میور ایک ایسا دارشنک اور بنیادی تجات ہے جو آج کے انسان کے روح اس کی شخصیت اور اس کے اگلاب اکو مستقل طور پر جھکجور رہا ہے اور آج مہ ہماری اس قدر تفصیلی گپتو کا عنوان ہے مزاجی دنیا کا تلسم یعنی سوشل میڈیا کی مثبت اور مجر اثرات اس کے فائدے اور نقصان کا ایک بے لگ اور سنجیدہ مجوان ہاں
اب آپ نے بےیدخوب بات کہی ہے تو میری بات ہی اچھی لگی تو بھائی ان جب ہم سوشل میڈیا کے اس وسیع یعنی خوب چتری پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں انسان جہانت تو ایک لاجواب شاہ کا نظر آتا ہے اور اس سے اس نے ہر آم اور کاد کو رائے یعنی انسان کی ایک ابویکتی کی آزادی کا وہ پروانہ عطا کیا ہے جو کبھی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھا جو آگے انسان اوپر ہے اور مگر دوسری طرف اسی ان کے ملبے کے نیچے انسانی رشوں کا جنازہ ذہنیی سکون کا خاتمہ اور مہاسرتی ہی خراب بھی صاف دکھائی دیتا ہے تو ہم آئیے کس ناجک اور سنجید سورت ا حال کو اپنی ان سے کس نظر سے دیکھتی ہے یہ آپ اس کے بارے میں مت فرمائیں
جی جی ہاں بالکل اپپنے درست اور حقیقت پسند پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے
اور سوشل میڈیا دراصل ایک ایسا آئین ایک آناا ہے ہے جہاں انسان کو اپنی جات کے دونوں روپ دکھائی دیتے ہیں اس کا تعمیری اسن اور تعمری اس نے بھی اور اس کی ذہنی کا کثافت بھی یہ کوئی مض ایک اپلیکیشن یا ویب سائٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نفسیاتی ہتھیار بن چکا ہے اگر اس کا سو استعمال سج بج سے کیا جائے تو یہ نور ا ہدایت ہے اور اگر اس میں بے بےدالی کی جائے تو یہ روح مفلوظ کرنے والا ناصر ہے تو آئیے ہماری کال ش سامین کو خدمت میں کچھ ایسے دونوں پہلوؤں کی نہعایت گہرائی کےات پیش کرتے
اچ
عالمی ججہت اور علم کا لوکتنتری جی فرمائیے اس کے بارے میں کچھ
جی جی جی آپ نے ایک اچھا موجود ہے مجھے جو واقعی بہت اچا اچھی بات ہے اور آپ نے پہلی بات تو بہت عجر درست فرمائی تھی اور سوشل میڈیا کے تمام ہی فوادات اور فائدتی کے بارے میں آئیے ہم جانتے ہیں آنے جو م س ہے اس موضوع کے بارے میں ہی تھوڑا تفصیلی کرتے ہیں سے جانتے ہیں کہ کیا ہے اس کے بارے میں تو وہ موضوع ہمارا رہے گا عالمی یکجیتی اور علم کا لوکتنتر کلر تو چلیے بھائی جانب ہمیں اس کے بارے میں جان سکتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے ہم اس کے محبت یعنی ایک سکاراتمک پہلو جو ہوتا ہے یعنی اس کے خیر یعنی جو سب سے اچھا ہوتا ہے گڑ روپ پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں اور سوچنا اور گیان کے پرسار میں سوشل میڈیا نے جو ان کے لابھ برپا کیا ہے وہ باقی قابل پری پہ جو آج کل کے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے بنا آج کل ا ہر کام ایک طرح سے ناممکن س ہی ہو گیا ہے آج کل کوئی بھی سنچار یا بات یا کوئی بھی کچھ بھی کام ہو انٹرنیٹ سوشل میڈیا وغیرہ انا س تو ادھورا ہی رہ جاتا ہے تو اس سے باقی یہ تعریف قابل بات ہے میں بھی یہ سوچ میڈیا اور انٹرنیٹ بنایا جو انسانوں کی زندگی میں اتنا اچھا رہا ہے ا لیکن اس کے کئی اس کے ساتھ ہی نقصان ہے جو انسانوں کو بےحد پیچھے لے جا رہے ہیں جو آج کے زمانے میں دکھائی بھی دے رہے ہیں کہ لوگ آپ اپنوں سے دور رہ رہے ہیں اور ان کا کوئی اپنوں میں خیال ہی نہیں ہے پہلے کے لوگ تھے جو ساتھ ساتھ کھیلتے تھے ساتھ ساتھ رہتے تھے آج کل کے لوگ اس چیز سے بے ہی دور ہے تو
جی اس حقیقت سے انکار کرنا محال ہے کہ سوشل میڈیا نے گیان کے اونچے اونچے برجوں کو ڈہا کر اسے عام انسان کی پتیلی پر لاکھ کیا ہے آج دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا تالم ا علم دنیا کے بہترین دانس مندوں تو کہ ابکار بان اور سائنسی دریافتوں سے پل بھر میں فیضواد ہو سکتا ہے اس اس کے علاوہ اس میں عالمی یکجہتی کو جنم دیا ہے جب دنیا کے کسی کونے میں کسی ملو مظلوم اور ظلم ہوتا ہے تو سوشل میڈیا سرحدوں کی بندیوں کو توڑ کر انساف کی ایک ساموہک آواز بلند کرتی ہے آپ خداؤ اور مشکلات کے وقت اس منچ نے انسان ہمدردی اور راحت کو ا د اتار دی ہے اور وہ تاریخ میں بے مثال ہے تو گمنا صلاحیتوں اور ڈیجیٹل معاشت اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے
جی جی چل آپ نے بےد عجد درست بات کہی جو آاقی میرے دل کو چھوڑ لیا چھو گئی اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ہمیں بتایا کہ جب دنیا کسی کونے ملجوم پر جظلم ہوتا ہے تو سوشل میڈیا سرحگ بند س ہو توڑا انسان کی ایک ساموہک آواز بلند کرتا ہے یہ بات واقعی کافی سندر اور اچھی تھی اور یہ بات ہم واقی سچائی وجہ کر رہی تھی سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جو لوگوں کی آواز اٹھانے سے لے کر لوگوں کو اپنے دکھاوے تب کے لیے قائم ہے تو آپ نے ہمیں ایک اس کے ساتھ ہی ایک ر موجود دیا ہے جو ہے گومنا صلاحیتیں اور ڈیجیٹل مسیحت تو آئیے تھوڑا بت اس کے بارے میں ہم وستار سے جانتے ہیں تو ہم سنیے اور جہاں تک ہنر مندی اور روزگار کا سوال ہے سوشل میڈیا نے کہ پارمپرک پارمپرک مادھیموں کو ایکد کو مکمل طور پر ختم کرتے یا ہے جو آج کل ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے جیسا میں نے آپ کو پہے بھی بتایا تھا کہ سوشل میڈیا نے اپنے لوگوں میں ہی بیچ میں درارے پیدا کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں میں ہوڑ لگ چکی ہے کس زیادہ انسٹاگرام سوشل میڈیا پر فالوورس لائکس آئیں گی اور کون زیادہ فیمس رہے گا اس کے چکر میں لوگ آج آپسی دشمنی کر بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا سے کچھ انٹرنیٹ سے کچھ اچھے کام بھی ہیں جو پڑھائی کی میں مدد اور کسی بات کرنے یا سندیش پہنچانے میں ہے باقی اچھے ہیں لیکن کچھ اس کے دش پر بھاو بھی ہیں جو آج کل کے نوجوانوں کو صاف صاف دکھائی دے رہے ہیں تو آپ اس کے اس کے بارے میں تھوڑا اور صحیح سے بتائیں
جی ہاں ایک زمانہ تھا جب کسی کلاکار لے کر یا ہنر مند کو اپنی صلاحیت سکھانے کے لیے بڑے بڑے اداروں کے چکر کرنے پڑتے تھے آج سوشل میڈیا نے ہر گمن ہنر مند کو ایک عالمی منچ ادا کیا کیا ہے اور چھوٹے ویاپاری گرڑیوں اور نوجوان اپنی رچناتمک کے بل پر بیٹھے بیٹھے لاکھوں کو روزگار پیدا کر سکتے ہیں یہ ڈیجیٹل معشت کا ایک ایسا سرچسم بن چکا ہے جس نے پارمپرک ماسی ڈھانچوں کو بدل کر رکھ دیا ہے اور آرت کے سواو للمبن کو شہل بنایا ہے تو بھائی جان آپ کے ساتھ ہمیں بات کر کے بہت اچھا لگا جی خدا حافظ
جی جی بالکل خیال رکھیے گا اپنا آج کے لیے بس اتنے ہی ملتے ہیں ک کا نئے موور اور نئی گفتگو کے ساتھ